السل علیکم
وعلیکم السلام
جی کیسے اور ٹھیک ہے آپ کیسے ہیں
میں تو ٹھیک ہوں اور بتائیے کیا ہو رہا ہے ابھی
میں کچھ نہیں بس اپنی بیٹی کو اسکول سے لائی ہوں وہی ہاں ابھی سیکنڈ کلاس میں ہے تو وہ کیا ہے نا بچے ہیں تو ان کو لانا پڑتا ہے مطلب ہے تو لگا ہوا لیکن پھر بھی میں خود سے جا کے لاتی ہوں
آپ ہی جاتے ہیں
ہاں میں جی نہیں ان کو مطلب ڈیوٹی رہتا ہے نا تو وہ نہیں جاتے ان کا مطلب آٹھ سے دس گھنٹے گ مطلب کام رہتا ہے تو وہ نہیں چھوڑتا اپنا کام اور چھوڑتے بھی چھوڑے بھی کہتے ہیں مطلب فری بھی تو ہونا چاہیے نہیں تو کمپنی کے یہ لوگ بولنے لگتے ہیں کہ آپ بریک بہت زیادہ لیتے ہیں
اچھا اچھا اور کتنے دور ہے اسکول
زیادہ دور نہیں پاس کی اسکول میں اب لکھا رہ ہوں کیوںکہ اب چھوٹی ہے نا تو میں نے سوچا میں خود ہی جا کے لے آؤں گی گاڑی سے لے کر کے چلی آتی ہوں
اچھا اچھا
ختحس کیا ہے بچے لوگ کو مطلب اکیلا چھڑنے میں بھیج کل کے مطلب کر نہیں توبڑ رہا ہے تو میں سوچتی ہوں میں خود ہی نہیں آ جاؤں جی
کھانا پیین ہو گیا
ہاں کھانا پینا تو ہو گیا ہے ابھی لے کر کے آئے اب وہی کھا اس کو بھی کھلائے میں بھی کھائی
اچھا ہم لوگوں کو تو کھانا نہیں بنانے آتے وورن ہم ہم لوگ بھی خرچ بنا کے کھاتے ہیں
تو آپ کہاں رہتے ہیں
ہم لوگ تو ہاسٹل میں رہتے ہیں نا چار لڑکوں کا گروپ ہے اسی میں رہتے ہیں
اچھا اچھا تو آپ لوگ کیا کیسے مطلب کھانا باہر سے آڈر کرتے ہیں یا تو ٹفن آتا ہے
نہیں باہر سے اگر کریں گے تو سارا پیسہ جو کماتے وہ تو کھانے میں ہی چلا جائےیں گا
ہاں یہ بات بھی صحیح بولے آپ تو پھر کیسے مطلب خود ہی بناتے ہیں
بناتے ہیں اتنا سوادشٹ نہیں بنتا ہے جیسے تیسے بنتا ہے کھا لیتے ہیں
ہاں وہ تو ہوتا ہی ہے جتنا اچھا لڑکیاں بنا دیتی اتنا اچھے لڑکے کہاں بنا پاتے ہیں اور جیسے ڈیوٹی بھی آپ جاتے ہو پھر اس کے بعد آ کے پکانا بہت مشکل ہو جاتا ہوگا نا
جی ہاں مشکل تو بہت ہو جاتا ہے
اور جھاڑو برتن پوچھا کپڑا اس کے لیے کیا کرتے ہیں
ساب خود سے ہی کرتا ہے
اچھا سب خد سے تو آب لوگ کتنا مطلب کہ چار لوگ ہیں تو مطلب پیسہ ایک سات ملا کر کے یہ کرتے ہوں نا
ہاں جو بھی روم کا جو بھی فیئر ہے رینٹ جو ہے وہ مہینے میں ایک بار اکٹھا کر کے دے دیتے ہیں
اچھا اچھا صحیح ہے پھر آپ لوگ کا پھر باہر ہوں تو اب کیا ٹائم رہتا آفس ٹائم
اورفس ٹائم دس سے لے کے آٹھ بجے تک
اچھا ہاں صحیح ہے
ہاں
تو پھر آپ کو کیا کیا بنانے آتا ہے آپ کچھ بناتے ہیں کہ نہیں دوست لو یہ آپ کے ساتھ جو رہتے ہیں وہی لوگ بناتے ہیں
میں زیادہ کچھ نہیں بناتا میں چاول بنا لیتا ہوں چائے بنا لیتا ہوں دال بنا لیتا ہوں اور چکن بنا لیتا ہوں بس مائگی کیاب کاب بھی بنا لیتا ہ میگی آپ کو آتا ہے بنانے
ہاں میں بنا لیتی ہوں مطلب وہی میری بیٹی پسند ہے نا
کیا ہے ابھی ایک نیا مسالہ میگی آیا ہے اس کو کیسے بناتے ہیں
مسالہ مہنگی ہوئی مسالہ اس میں ہوگا شاید میرا میں تو ابھی تک ٹرائی نہیں کیا
رائے نیکی
میگی کا مسالہ سنی ہوں میں کہ مطلب کہ مطلب جیسے کئی لوگ پت ہے میگی مسالہ جیسے کیا کرتے ہیں ہر کھانے میں ڈال دیتے اس سے نا سواد اور بڑھ جاتا ہے اس کا پیکٹ آتا ہے میگی مسالہ کا اس کو جی سے اگر آپ مطلب سبزی بنا رہا ہے سبزی کو اوپر سے ڈال دیے کوئی بھی سبزی چاہے وہ سوکھی ہو گیلی ہو پھر اگر چکن بنا رہی چکن میں ڈال دیے تو اس دن وہ بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے مطلب بہت ہی الگ ڈفرنٹ ٹیسٹ ہو جاتا ہے بدل جاتا ہے سواد تو کئی لوگ مطلب ڈالتے ہیں میں تو نہیں ڈالتی ہوں کئی لوگ ڈالتے ہیں اس کو تو آپ کیا نام ہے بھر پھر وہ سب بھی تو آپ بنا لیتے ہو نا آلو کا بھجیا یہ سب وہ سب بھی تو سمپل رہتا ہے بنانا
ہاں سمپل رہتا ہے لیکن کیا کو اچھا نہیں لگتا بنانا ہمیں
اچھا اچھا تو آپ کے اس میں فرینڈ میں سب سے زیادہ کس کو شوق ہے کھانا بنانے کا
ایک لڑکا ہے اروند رام کا بہار سے ہے
اچھا
اس کو ٹھیک آتا ہے اچھا سے بنانے کے لیے ا اسی کے ساتھ رہتا ہوں ہاں بٹ وہ کیا ہے نا میکسیمم ٹائم وہی کھانا بناتا ہے نا تو اس کا کیا ہے کہ وہ گھر کا رینٹ میں کٹریبوٹ نہیں کرتا ہے وہ بولتا ہے کھانا میں بناؤں گا تو میں رینٹ نہیں دوں ہم لوگوں نے بولا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں
او یہ تو اس کے لیے اچھا ہو گیا پھر تو کھانا بنا کر کے پھر آپ لوگ کو بھی ٹھیک لگتا ہوگا جیسے آنے کے بعد پکانا نہیں پڑے گا ہے نا تو ویسے تو آپ لوگ یہ دو ہی ٹائم بناتے ہوں گے نا
ہاں ہاں دو ہی ٹائم صبح ناشہ میں نہا کبھی کبھی باہر سے بریڈ اور بٹر لے آتا ہوں آملیٹ یہ سب لا کے نا باہر سے کب کبھی پوڑی سبزی کبھی چھولا بھٹورا یہ سب لا کے صبح کا ناشہ نکال لیتا
اچھا اور پھر دوپہر تو آفس میں رہتے ہیں آپ لوگ ہیں نا
دوپر آفس میں رہتے ہے لیکن لیکن لے کے جاتے ہیں بنا کر کے
اچھا اچھا تو بنا کر کے لکھ جاتے ہیں صبح
ہاں ہاں ہاں
تو وہی سب کا لنچ بناتا ہوگا سب کے لیے
ہاں منا لیتا ہے چار آدمی کا کہ رات میں سب اکٹھا ہی جاتتے لیکن ہیلپ کرتے ہیں ہم لوگ اکیلا نہیں مطلب مین چیز مین کوک میں وہ رہتا ہے ہم لوگ سب سائڈ میں رہتا ہے کچھ ہیلپ کرنے کے لیے ہیلپر وسا مجھے ہاں شاپنگ کٹنگ یہ سب ب ہو گیا واس و تو اس کا بھی ہلکا ہو جاتا ہے تو وہ بھی کچھ نہیں بولتا اپناس وہ رینٹ بھی نہیں دیتا
ہ ت ہی ہے تو تو اے سی مطلب فریج اے سی یہ سب سب کچھ ہوگا اس میں گرنا ہی صرف ایسے ہی نارمل
فریج ہے چھوٹا سا اے سی نہیں ہے
اچھا اچھا اورو صحیح ہے پھر پھر آفس میں نہیں ملتا ہے کیا لنچ یہ سب
نہیں نہیں آفس میں کھانا کہاں انڈیا میں آفس میں لنچ تو بہت ہی ایک دم ہاں بہت ہی زیادہ اچھی بڑی کمپنی ہے
ہ ہ تو ہلکا پھلکا دیتے کہ نہیں چائے مطلب
ہاں وہ سب ریفریشمنٹ ملتا ہے اسے ریفریشمنٹ بولتے ہیں
اچھا اچھا ہاں اس کو ریفریشمنٹ بولتے ہیں نا
ریفریشمنٹ میں ملتا ہے وہ اس سے پیٹ نہیں بھرتا نا س رٹورانٹ ہے
ہوں ہوں
اوک
تو وہی مطلب کیا آپتے کہ یہ مطلب اچھا ہے مطلب لے جاتے ہوں گے تو مطلب ہلکا پھلکا سوئے بریڈ چائے کچھ بھی ہلکا پھلکا کا لیے اس کے بع پھر دوپہر میں کھا لیے پھر رات میں آ کے کھاتے ہوئے
ہاں کیونکہ باہر سے کھائیں گے نا تو جو بھی سیلری مل سب کھانے میں ہی چلا جائے گا تو خود کو کیا مینٹین کریں گے گھر میں کیا بھیجیں گے
ہ اور پھر وہ بھی ہو جاتا ہے نا ڈیلی ڈیلی اگر آپ باہر کو منگا کھائیں گے آپ کو دقت بھی تو ہے مطلب کہ باہر کا کتنا ہی دن کھا سکتے ہیں آپ اچھا بھی نہیں دیتا صاف صفائی بھی نہیں رہتا
ہ ہاں
تو مطلب یہ تو مجھے لگتا ہے مجھے میں مطلب کبھی کبھی کھاتی ہوں جیسے چل کبھی میں مطلب کہ اپنی فیملی کے ساتھ چلی جاتی ہوں کبھی باہر ریسٹورینٹ کھانے کے لیے مجھے ب تو ویسا پسند ہے ایک دم صف سترا رسنو کلیم دکھے مجھے کچھ دکھے نہیں
ہاں ہاں
تو میں ویسے اس میں جاتی ہوں اور وہی کھاتی ہ کبھی کبھی مطلب ا ہفتہ دن میں مطلب دو ہفتہ میں کبھی ہفتے دن ہفتہ دن میں اور ایک بار چکر لگا لیتی ہوں ا سے اچھا ہوتا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے اچھا بھی لگتا ہے
ہاں جانا چاہیے پورا چوبیس گھنٹہ گھر پہ رہیں گے نکلیں گے نہیں تو بہت ہی جیل ٹائپ کا فیل ہوتا ہے
صحی بات ہے صحیحات
تو شام کو نکل مارچ ہاں
ہوں پھر آپ کیا سنڈے اور سٹرڈے سنڈے چھٹی رہتا ہے کیا آپ کا آفس
نہیں میرا صرف سنڈے ہی رہتا ہے سیٹرڈے نہیں رہتا
اچھا میرے ہسبینڈ کا تو سیٹرڈے سنڈے دونوں دن چھٹی رہتا ہے
ہاں کسی کسی میں بڑی پوسٹ میں جانے پہ نا سر سٹرڈے سنڈے مل جاتا ہے سیٹرڈے ایسے نہیں ہے کہ کام نہیں کرتے گھر پہ کام کرتے ہیں انیں
ہوں ہوں نہیں نہیں ان تو کام ہی نہیں رہتا ہے
اچھا اچھا
کی مجھے لگتا ہے شاید نہ وہ مطلب کہ یہاں کی کمپنی نہیں ہے نا باہر کی کمپنی ہے تو شاید مجھے لگتا باہر کی کمپنی والے لو وہ لوگ نا سیٹرڈے سنڈے دو دنلے یہ کرتے
ہاں ہو سکتا ہے انڈیا والے تو انڈیا میں تو لوگ یہ کرتے ہیں بہت
ہ ہ انڈیا میں بہت وہ تو ایک ہی دن ادکتر کمپنی میں رہتا ہے بس کچھ کچھ میں ریاض رہتا ہے وہ کی دو دن رہہ چکی ہے
تو وہ بہت بڑی بات ہے
ہاں کئی لوگ کا تو سنتی ہوں میں کیا لاسٹ منتھ کا لاسٹ چل رہا ہے تو مجھے مطلب اس دن بھی کرنا ہے م
بہت ہیں مند اڈ فنینشیل ایئر اینڈ کل منتھ اینڈ کبھی کوئی فیسٹیول آنے کا رہے گا تو لمبا چھٹی ملے گا تو اس کے پہلے نہیں ملے گا چھٹی ایسا بھی ہوتا ہے نا فیسٹیول ہے جس لمبا چھٹی ہے تین چار دن کا چھٹی ہے تو پھر وہ لوگ مینٹین کرتے کہ اب آنے والا بہت لمبی چھٹی رہے گی تو ویکینڈ تم کو پندرہ دن میں ایک بار ملے گا ای سر
ہوں ہاں سی وہی بات ہے مطلب تھوڑا
تو کچھ کر بھی نہیں سکتے نا جاب پہ ڈیپینڈ ہے تو کرنا ہی پڑے گا نا
ہاں صحی فرمایا آپ نےب کرنا تو ہو رہا ہی پھر اپ اپنی فیملی والا گھر پھر کتنے دن پہ جاتے ہیں ملنے کے لیے اپنے گھر والوں سے اچھا اچھا صیح ہے
چھٹی لے کے میں دس دنوں کی چھٹی لے کے چے جاتا ہوں
او تو دس دن کیا آپ کو چھٹی مل جاتی ہوگی ن
ہاں
ہ ہاں ایسا ہوتا ہے نا کہ مطلب سال میں مطلب دس دن رہتا ہے چھٹی تو اس کو آپ یا تو اکٹھا پھر لے لو یا تو پھر کبھی بھی لے سکتے ہو ایک دن کبھی اس مہینے لے لیا کبھی اس میں آپ اکٹھے لے لیتے ہوں گے نا
ہاں ہاں
اچھا جی جی ہو گیا ٹھیک ہے تو سر میں آپ کو بعد میں کال کرتی ہوں میں اپنے بیٹی ج آ رہی ہوں ٹیچن چڑ
بنا دیا ہے میں اتا کر کے ٹھیک ہے
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ